ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں بالکل ٹھیک ہے تم بتاؤ کیسی ہو
الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں آب ہاں کبھی کبھی کٹ رہی آواز تمہاری
ہاں موسم خراب ہے نا اس وجہ سے شاید
ہاں بارش تو ہوئی ہے کافی زیادہ بہت موسم خراب ہے
ہاں بہت زیادہ
ہاں تمہارے یہ ہوئی تھی بارش
ہاں ہم تو آفس میں تھے تو کہاں ہی مجھے پتاہ چلے گا اتنا جیسے ابھی چھٹی ہوئیگی تو وہی آفس سے آئی ہوں ابھی
اب ائی ہو اوف اب ہوا ہے
نہیں مطلب آئے ہیں تو تھوڑا سا چینج وینج کیا ہلو وہ آواز آ رہی ہے
ہاں کٹ رہی ہے کبھی کبھی کاات
ہوتا رہتا ہے
اور کھانا بنا لیا نہیں پیاس کاٹ رہی تھی میں میں نے پوچھا میں پوچھ لوں لیکن پہلے تم نے پوچھ لیا
کوئی بات نہیں کیا بنایا آج کھانے میں
ایسے تو بریانی بنا رہی ہوں میں
واہ کون سی بڑے گوشت کی یا چھوٹے گوشت کی
نہیں نہیں بڑے گوشت کی آ جاؤ دسر خان بچھا ہوا ہے میرا تمہارے لیے
ضرور لیکن پھر کبھی ابھی تو سب کچھ زیادہ ہی رات ہو رہی ہے کبھی ممکن نہیں ہے آنا وہاں پر
نہیں گزارش ہے سمجھ لو تم میری ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے
ہوں بیشک لیکن ابھی وہاں آنے کے لیے منتظر نہیں ہوں میں
میں تو آپ کا انتظار ہی کر رہی ہوں
ضرور ہاں ہاں ہاں
ہاں میں تو انتظار ہی کر رہی ہ تمہارا
کل گئی تھی پت ہے میں مووی دیکھنے کے لیے دھمال فور دھمال فور مووی دیکھنے گئی تھی
اچھا
ہاں کافی زیادہ اچھی ہے یار بہت زیادہ بہترین ہے
مجھے تو اتنی بہتر نہیں لگی
دھمال فور دیکھیے
ہاں دیکھ
تم نے دہ جنگل دیکھی ہوگی شاید
نہیں میں نے مووی وہ فور ہی دیکھی ہے دھمال فور ہی دیکھی ہے
ابھی ریسینٹلی دیکھی ہے فون پہ
ہاں فون پہ اس پر مووی باکس پر تو آ جاتی ہے نا
کون سے ایپ پر آتی ہے
مووی باکس
مووی باکس میرے میں نہیں ہے
ہاںاں تم سڑ لو نے فون
ہاں بھی کروں گی میں اس منتھ لیکن کچھ زیادہ ہی میرا سفر ہو گیا تھا نا آنا جانا
کون سا سفر
مطلب کچھ زیادہ ہی میں نے گھوم لیا ایک مہینے میں دو بار مووی چلی گئی تھی میں
ہوں ہ تھوڑا آرام بھی کر لو
یہی تو آرام والی چیز ہے یار دوستوں کے ساتھ بس جاؤ تھوڑا انجوائے کر لو ممی دیکھے گھر واپس آ جاؤ آرام ہی آرام ہ
ہاں کھانا بنا م پےری
ہاں آج بناائے میرے گھر میں پوختتا قمے کا
کس کا
قمے کا کوتتا
صحیح ہے
ہوں بہت لازی
ہاں کافی لذیذ ہوتا ہے ویسے میں نے بریانی بھی بہت لذیذ بنی ت
ہوں ہمارا پسندیدہ فی الحال بریانی ہی ہے ین کوختتا بھی اچھا ہی لگتا ہے
صحیح ہے پھر تو
اور آپ کی پسندیدہ کیا ہے
اتنی کوئی خاص چیز نہیں ہے
مطلب جو زیادہ آپ کو عجیز ہو آپ کو
نہیں اتنی بھی کوئی چیز عزیز نہیں ہے کہ وہ ہے مل جاتا ہے تو کھا لیتی ہوں جو بھی ہوں
صحیح ہے
ہیلو
ہاں ہاں آواز آ رہی ہے آپ بولتے رہے میں آپ کی آواز ہی سن رہی ہوں
وہ کچھ بتائیے ہی صحی
ہم نے سے ج ابھی ہم بولیں گے پھر آپ بھی سیم چیز بولیں گے تو شاید ہم لوگ کی باتیں م پ کٹنا جائے
نہیں نہیں کچھ آپ ارض کر دو کچھ میں ارض کر دیتی ہوں نا
ہ بس یہی کہ آج کا موسم بہت زیادہ ہی پیارا لگ رہا ہے ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے نا
ہ بس اس ٹھنڈی میں بریڈ پکوڑے اور چائے ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے
آج میرے گھر پہ میں پلا دیتی ہوں
کاش ایسا ممکن ہو پاتا
کافی بھی دور نہیں ہوں میں
دھول کا مثلا نہیں ہے نا یار آنے تو میں آ جاؤں لیکن وہی یہ نا کہ رات کا وقت ہے بارش کا ٹائم ہے اکیلے نکلنا بھی ہم لوگ کے لیے اچھا نہیں ہے
ہاں یہ بھی ہے
اور بتائیں دن بھر آپ کیا کرتی ہیں
دن بھر دن بھر کا تو مت پوچو
اسٹارٹنگ سے بتائیں صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتی ہیں آپ
اچھا اب صبح اٹھ کے تو چائے ہی پینا ہوتا ہے
نماز نہیں پڑھتی ہیں آپ پضے بھی
ہاں ہاں کے بعد نماز پڑھ کے پجر کے ارآن شریف کی تلاوت کر کے پھر بعد سو جاتی ہوں میں پھر اٹھتی ہوں دوبارہ سب کا بتایا میں نے
اے دوبارہ اٹھنے والا آپ نے بتایا
ہاں پہلے والا پوچھتی تو میں پہلے والا بتاتی
صحیح یار قرآن پڑھتے دل کے بڑا سکون ملتا ہے
ہاں تھوڑا بہت تلاوٹ کی پھر سو جاؤ تھوڑا سا آرام بھی ملتا ہے نا
ہ بس سر سر ہمارا خججے میں ہوں اور بس اللہ کو یاد کرو بڑی سکون کی چیز ہے
ہاں تھوڑا سا ذہنی سکون ہونا بھی ضروری ہے نا
ہمم اور بتائیں آگے کیا کیا آپ نے
بھلے تھوڑی ہی کرو لیکن پڑھنا اچھا لگتا ہے تلاوت کرنا سکون ملتا ہے
ہاں بے شک
ہاں
اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے ہماری تلاوت سے ہماری محبت دل سے
ہاں اور ہمارا دل بھی ہے نا
ہاں بالکل
اور بتائیے
اور میں کیا بتاؤں میرے تو بھائی آفس کے چکر میں نماز قرآن ہو ہی نہیں پاتی ہے میں اتنا زیادہ اس ب ی رہتا
ہے آپ آفس
حالانکہ ہے تو دس بجے کا لیکن پھر بھی یہاں سے میں آلریڈی دس سے پندرہ منٹ پہلے ہی نکل جاتی ہوں اپنے سفر کے لیے تاکہ وہاں سے وقت پہ پہنچو صبح اٹھتی ہوں میں ضرور آئیں گے جس دن فرصت میں رہیں گے
کب آ ئی تھی عید میں شاید آئی تھی ہے نا
ہاں ہاں بالکل میں نے عید میں آیی اچھا یہ ہے نا یہ اکیلے پڑ جاتے ہیں تو زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے کاش فرینڈس وغیرہ ہو ساتھ ہو سب کا تو کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے ماحول مل جاتا ہے وہ ہنسی ٹھٹوہلی کا
اب یہ ہوتا ہے کہ جس دن اب فری ہوتی ہو اس دن کوئی اور نہیں ہوتا فری ہے نا
ہاں میرا مطلب یہی ہمیشہ ہم سنڈے کو ہی فری رہتے ہیں اور سنڈے کو موسٹلی لوگ نہیں فری ہو پاتے کیونکہ گھر میں سب لوگ رہتے ہیں گھر باپ بھائی کی چھوٹی ہوتی ہے
یہی تو یہی ہوتا ہے
ہاں یار
ہاں آئیے گا سویاں کھلاؤں گی میں آپ کو بڑھیا بنا کے
اچھا بالکل ضرور اچھا میں نے سنا ہے آپ کا نکاح ہونے والا ہے
سنا تو ویسے صحیح ہے آپ نے
اور کہاں تک بات پہنچی آپ کی
آیں گیں نا آپ
ہاں ضرور آئیں گے آپ بلائیں گے تو میں ضرور تشریف لاؤں گی کیا تحفہ چاہیے آپ کو بتائیے
پہلے تو اب چھٹی ہی لے لینا آفس سے بہت ہوگا میرے لیے
ہوں نہیں بے شک میں اتنا تو کر ہی دوں گی میں تو دل ہے کی سیم منتھ میں آپ کی اور میرے چچا کے بھ بیٹے کی شادی ہے نا تو میں سوچ رہی پورے منتھ کی ہی چھٹی لوں گی
ہاں مجھے پتا لگا تھا ویسے تو
ہ آپ کا بھی سیم منتھ ہے نا
ہاں تھرٹی فسٹ اکٹوبر
آیی تھنک میرے چچا کے لڑکے کی نومبر ہے
ہاں ہو سکتا ہے ایسا
مجھے یاد نہیں لیکن ہاں وہی آس پاس ہی میں زیادہ دور نہیں ہے
ج ہاں ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی آپ کے آنے کا منتظر ہوں میں
بے شک آپ انتظار کریے میں آپ کو کبھی بھی نراشا نہیں کروں گی
ہاں امید ہے آپ کے یہ
امید پہ ہی تو دنیا کا آیا میں
ہوں فی الحال تو صبر کریے ابھی تو کافک ٹائم ہے تھوڑا
ہاں سثنا کا بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے آئی تھنک اس کی بھی شادی لگ گئی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے
ی کبے
ہ لیکن اس کی اس منتھ نہیں ہے اگلے منتھ ہے اگلے سال ہے سوری
اگلے سال
ٹو تھازینڈ ٹوینٹی سیون کو مطلب پس ہی آس پاس ہے مارچ وغیرہ میں ہی ہوگا
مارچ میں
ہ اپریل مارچ میں ہووا
ہوں صحیح ہے اس کا بھی
ہاں تھوڑا ٹھنڈا بھی رہے گا موسم آپ لوگ میں شروعات ہی ہوگی ٹھنڈی اور اس کے میں ختم کی سردی
ہاں پھر تو میں ابھی شرکت کر لوں گی اور کیا
ہاں ضرور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیے گا پڑھنا ہو تو شاید آپ نے بچی کو بھی لے کے آئیے گا
تب تو کہہ رہی ہ نا میں بھی تبھی تو کہہ رہی ہوں نا میں بھی آ جاؤں گی ورنہ تو میں نہیں آ پاتی ناقابل سماعت
یا سا یہوم کرنا تھوڑا سا کنٹرول کرنا
نہیں نہیں
میں بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیے گا ادر وائز کچھ ایسا والا سین ہو جائے گا تو پھر آپ وہاں بھی نہیں پائیں گی
نہیں